وعلیکم اللام کیا کر رہے ہیں ابھی اچھے اپنا بتائیے
ہمارا بھی بڑھیا ہے کھانا کھا لیے
ہاں ہو گیا آپ کھا لیے
ہم بھی کھانا کھا لیے ہ کہے کیاج ہم ابھی گھوم رہے ہیں باہر ہے
م
ت کیا کرا ہے
ابھی میں تو سومنگ کر رہی ہو
اچھا ہاں اچھا بات ہے ہاں بولیے اتنا رات کس بھی نہیں اچھا بات ہے میں بھی ابھی ندی میں ہی چل رہا تھا
ندی میں چل رہا تھا
ہاںاں چل رہا تھا ہاں میں ہاں وہیا ہوںا میںا کیا کمفیوز آ جاتا ہوں بولنے میں ہاں سمجھ آئیے اچھا بتائیے کیا کر رہی ہے اب مطلب کوئی کھیل پسند ہے آپ کو
ہاں آپ کو
ہاں میرے کو ہی پسند ہے
آپ کو کون سا کھیل پسند ہے
ہم کو پسند ہے کھیل اور کھیل میں پسند ہے بیٹ بال بیڈمنٹن لوڈو گیم وغیرہ یہ سب اور موبائل گیم فری فائر ہم کو زیادہ پسند ہے
ہوں کون
ہاں تم کو کون سا گیم پسند ہے
کیا ایک دو دن تھے کنا دن سے فری فائر کھیلتی ہو
بہت دنوں گ
اچھا لگ بھگ دس بیس سال تو ہو ہی گیا ہوگا
نہیں اتنا نہیں
ا
اچھا چار پانچ سال
اچھا ہے نہ چاہیے اور تم کو ایسا میرا تو ایک ساٹری والا ہے
ہ
ہاں میں جا
موسم کیسا ہے اا
موسم تو ابھی اچھا ہے بادل نہیں گھیرا ہوگا ہے آج لگ رہا ہے بارش نہیں ہوگا
ہم تو سنے تھے وہاں پہ کافی کافی گرمی ہے بہت
ہاں گرمی تو بہت ہے لیکن کبھی کیا سکتا ہوں بارش ہوگا تب تو اچھا ہو جائے گا
سنے کہ آپ کے گھر میں مگر موچھ آ گیا ہے
ہاں مگر مچھ آیا تھا وہ بھی بارش کے سمے پ بتا ہے اور مگر م کو پتاہ ہے اس کو میں کیا کیا تھا ہمی میں تم کو
نہیں بول
جچ اس مگر مچھ کے اوپے میں اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے کر گیا تھا
او یہ تو عام بات ہے یہ تو عام بات ہے میں تو مگرمچ مگرمچھ کے ساتھ سویننگ بھی کر چکی ہوں
اچھا ادھر سے ادھر سے میں اسے چونے گیا تھا ادھر سے ب شیر بھی آ رہا تھا ادھر سے اور س ہاں شیرانا اچھا تمہارے لی سب کچھ عام بات ہے ا ہےھ
آپ کو پودا لگانا اچھا لگتا ہے
پودا جیسے میں بتا دوں کون سا پودا
مت یہیک
پ بنا لکڑی والا پودا
بھینا لکڑی بلپ دبا کی نا
ہاں کیا
تول
ہاں میں آج پتا کیا ہوں آج میں بتاج میں دن میں کیا کیا ہوں پورا دن بھر میں بتاؤ ہاں سب سے پہلے میں سو کے جاگا ہوں اس کے بعد برش کر کے کھانا کھایا ہوں اس کے بعد گیا ہوں اس کے بع بیٹ بال کھیلنے تو کوئی نہیں گیا تھا تو اس کے بعد کہیں بیٹھ کر آرام سے جو چار دوست تھے اس سے بہت اچھا اچھا بات کیا ہوں اس کے بعد میں گھر آیا ہوں تو گھر آ کر تھوڑا دیر سویا ہوں اس کے بعد پھر نہا دھوا کر گئے جؤوںئی ہم کو لوسہ ہم کو تو نگر میں بہت سارا پورا گڑی گ اکھاڑ رہا لچ کا گاھی گاچھی تھا نا پورا گاچھی کو ہی ایک ایک ہی ہاتھ میں اکھاڑ دییا گاچھی کو
آپ کو آم پسند ہے
ہاں آم پسند ہے
ہیلو
ہیلو
کون کون سام
ہؤ
آپ کو کون کون سمجھ
جڑد ہے اور کسینھگ یہ سب اور تم کو کون شام پسند ہے
جردہ
اچھا اچھا سب کوھ کھانا کھا ہے گھر میں
ہاں خال لی ہے آپ کی
ہاں ہم سب کو ہی کھا لیا ہے تم کب سوتی ہو رات کو
ہیلو آپ کے گھر پہ سب کس ہو گئے آپ کے گھر پہ سب سوگ ہے
ہمارے گھر پہ سب سو گئے ہے کیول ہم ہی جگہ ہوئے ہیں
ہاں میرے گھر میں میری چھوٹی بہن ابھی تکلی سوتی نہیں ہے خالی فری فائر کھیلتی رہتی ہے
اچھا اور ہم ہماری ہمارے بھی چھوٹی بہن ہے جو جتے میرے سے بنا جھگڑا کیے وہ رہتی ہی نہیں ہے سوتی ہی نہیں ہے
ا تو سب چھوٹی بہن جھگڑوںنی رہتی ہے
ہاں بس ہےی یار چھوٹی بن کے بات ہی الگ ہے یار د م وہی س سوے کیسے ماراماری کرے ہو بس ا وہ اس کا دماغ میں بس یہی چلتا رہتا ہے کیسے تو بول سنواؤں کیسے پٹواؤں یہی سب
پڑھائی لکھائی کی ہو یا پھر جھگڑا ہی کی رکیو بس
نہیں دونوں کیا ہوں زیادہ جھگڑا کیا ہوں
زیادہ کھیلتے ہیںیا پھر پڑھائی کرتے تو
زیادہ میں ابھی تو کیا کرتا ہوں کھیلتا ہوں کم پڑھائی کا کیونکہ میں بھی جاتا ہوں پڑھنے تب تو میرے کو نیند ہی آنے لگتا ہے جیا ہاں
کافی دھوپ ہوگا نا
ہاں دھوپ تو کافی ہوتا ہے لیکن کیا کرے گا کھیلنا میں اتنا اچھا بولیے
نکلیے گا تو چھاتا لے کر نکلیے گا
ہاں یہ تو ہے تم بھی نہیں نکلنا دب
گلکوچ پیزے
اور
ہ ٹھنڈا پیتے رہیے گ کچھ ٹھنڈا بنندا
ہاں یہ تو گرمی کاپی ہو جائے س کی وجہ سے
کھانا بنانے آتا ہے
ہاں بن ہی آتا ہے کھانا
کیا کیا بنانے آتا ہے
ان کو دال چاول سبزی پاپڑ تلوڑی مٹھائی فنگر موموز اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد روٹی نہیں آتا ہے بنانے چاول سبزی سب کچھ بنا لیتا ہوں ہاں تم کیا بنا لیتی ہو
موموز چاؤمین برگر پیزا بھی بنا لیتی ہوں
ہاں اور کچھ
اور کچھ بہت کچھ آتا ہے
جیسے میں دال چاول سبزی یہ سب ہاں تب تو سی بات ہے اور چائے بنانے آتا ہے ا ہو اچھا س تم کب تک سوتی ہو کو ابھی ہم
نہیں سوتے رات کو بھائی کے ساتھ جگہ رہتے ہیں سوتے نہیں ہیں
اچھا مطلب رات کو فون ہی زیادہ یوز کرتی ہو ہ خون نہیں جلانا چاہیے زیادہ آپ کو سمے سمے سے سو جانا چاہیے
دن میں سوتے ہیں رات کو جگتے ہیں باہر کے ساتھ
او اچھا بھائی سے ابھی جھگڑک کرٹتی ہو یا نہیں
نہیں اتنا تو نہیں ہوتا ہے بھائی کے ساتھ
ہاں تب تو صحیح ہے نہیں تو میرا تو ہر دن ایک مہینہ میں وہی پانچ سے چھ دن نہیں ہوگا نہیں تو من کہ آدھا دن تو جھگڑا ہوگ کرتا ہے پ تو میں یہیں پہ رہوں گا اور ا
ہم لوگ تو سوچے ہیں کہ ہم لگ سوچے کہ مرج خلیفہ کے پانچزار
او ہوو بوچ گلی بگے پا
ہاں
ہاں ہم بھی سوچ رہے تھے کہیں جانے کا اگر دوستوں وغیرہ مل جائے گا تو ہم بھی جانے وال ہم بھی چلے جائیں گے کہیں
سنگاپور چل جائیے گا وہاں پہ بہت اچھی اچھی جگہ ہیں
ہاں ادھر ہی کہیں چلا جاؤں گی
پھر پھر بقرعید کے دن ہم لوگ آ جائیں گے وہاں سے مرز خلیفہ کے بعد پرو کے بس سوچے ہیں کہ سوئزر لینڈ چل جائے اپنے گھر
ہاں یہ تو ہے کیونکہ یہاں پہ رہنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اب
نہیں نہیں ابھی دبئی میں رہ کے کت مجے ایک
ہاں دبئی میں تو کیا بت وہاں کے وہاں پہ رہنے کے بعد ہی الگ ہے کی ارے ہم کو تمیں اچھا لتا ہے دبئی میں بہت اچھا لگتا ہے ہم کو چلیے ٹھیک ہے آپ سے بات کر گم کا بہت
رکھیے کال اب ہم جا رہے سلام الئییک
اللہ حافظ
ج